ہیلو السلام علیکم بھائی وعلیکم اسلام بھائی جان
اور جناب
بس اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ کی برکت ہے بس ہیں
اور اور سب خیریت
جی جی بھائی جان اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ کی برکت ہے سب خیریت ہے
بالکل بالکل اور جناب کھانا کھا کے تو فری ہوں گے آپ
جی جی بھائی جان بالکل صحیح فرمایا آپ نے کھانا تو کھا لیا
جی جی اور جناب آپ کی طرف بارش وارش کیسی پڑ رہی ابھی
جی بھائی جان بارس کچھ خاص ہو نہیں رہی ہے یعنی کہ ایک دن تھوڑی سی ہو جاتی ہے پھر چار پانچ دن نہیں ہوتی ہے کچھ ایسا ہی حال ہے
اچھا اچھا یہ تو ہے جناب آج کل بادل بھی اتنے نہیں ہیں تو یہی ہے کہ زیادہ بارش کے چکر میں نہ رہے ٹیوب ویل سے پانی ڈلے اپنی طرف اور جناب آپ کی طرف یہ بجلی بجلی کا کیا سین ہے کتنی آتی ہے کتنی نہیں آتی
بھائی جان ہمارے یہاں پے تو بجلی ٹھیک ٹھاک آتی ہے مطلب صحیح آتی ہمارے یہاں پہ تو
اچھا
ہوں آپ کے یہاں پہ کیسی آتی
بالکل ہمارے یہاں بھی اتنی آتی ہے نارملی جو جتنی آنی چاہیے تو جناب آج ہم ایک بہت ہی جو مہتوپورن جو گپتگو کرے تو ہم آج ایک چناوی پرکریا پر بات کریں جناب آج
جی جی بالکل بھائی جان
تو جناب جیسے اکثر کر ہم سنتے ہیں کہ چناب لوکتنتر کا جو سب سے بڑا تہوار ہے لیکن ایسا اسے کیوں کہا جاتا ہے ارا
جی جی بالکل تو آج ہم ایک ایسے موضو پرر گو کرنے والے ہیں جو ہر ملک کے لوکتنتر کی بنیادی مانا جاتا ہے یعنی کہ چناب سحی گ نا اکثر ہم سنتے ہیں چناؤ لوکتنتر کا سب سے بڑا تہوہار ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ چناؤ کے ذریعے عوام یعنی جنتا اپنے ن نمائندوں کو چنتی ہے جو آگے چل کر ملک اور سماج کے لیے فیصلے لیتے ہیں
جی تو جناب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چناؤ کا جو اصلی مقصد کیا ہے
جی جی بالکل یعنی کہ سب سے پہلے یع کہ چناؤ ایک ایسی پرکریا ہے جس میں لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدوار یا پارٹی کا چناؤ کرتے ہیں یعنی کہ جنتا خود طے کرتی جنتا خود طے کرنا چاہتی ہے کہ ان کا پرتندتو کون کرے گا
بالکل بالکل صحیح فرمایا جناب آپ نے یعنی یہی تو لوگ تندر کی سب سے بڑی طاقت ہے چناب کی اہمیت ہے کہ جناب چناؤ کو اتنا اہم کیوں مانا جاتا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی ویکتی کہیں بھی ہو لیکن وہ اپنا امولیہ سمے دینے کے لیے ووٹ ڈالنے ضرور آتا ہے اس کے پیچھے کیا راج ہے جناب
جی جی بالکل بھیا کہ لوگ لوکتنتر ہر ووٹ کے برابر اہمیت ہوتی ہے یعنی کہ چناؤ کی فائدے بھی ہوتے ہیں جنتا جنتا کی بھاگی داری چناؤ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ جنتا کو اپنے پرتنید چننے کا حق ملتا ہے
جی جی تو مطلب تو جناب یہ وہ ہے نا کہ ایک عام انسان کا ووٹ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے کہ جتنا بڑے آدمی کا ووٹ ہے ہوں ہلو ہلو ہلو جناب آواز آ رہی ہے کیا
جی جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی تھوڑی
آو آ رہی ہے کیا
ہاں تو بھائی ہاں آ رہے ہے تو بھائی جان آپ کیا بول رہے تھے
تو میں بول رہا تھا جناب کہ ایک عام انسان کا ووٹ بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے کہ جتنا بڑے آدمی کا
جی ووٹ تو سب کا سامان ہی ہوتا ہے اس میں عام یا بڑا آدمی کیا ہی ہوگا یعنی ستا بدلنے کے لیے لڑائی جھگڑی یعنی کہ چنے ہوئے نیتا جنتا کے پر جوابدی ہوتے ہیں اگر اچھا کام نہیں کرتے ہیں تو اگلے چناؤ میں جنتا انہیں بدل سکتی ہے
جی جی جی تو جناب آپ چناؤ کے فائدے بتا سکتے ہیں جناب آپ چناب کی کیا فائدے ہیں
جی جنتا کو اپنا جی جنتا کو اپنا پرتیندھی چننے کا حق ملتا ہے جوابدہ ہو ہے اور چنے ہوئے نیتا جنتا کے پرت جواب دہ ہوتے ہیں اگر و اچھا کم نہیں کرتے ہیں تو اگلے چناؤ میں جنتا انہیں بدل سکتی ہے
جی جی یعنی شانتی پورن ستا پرورتن
جی
یعنی ستتا بدلنے کے لیے اگر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑے یعنی وہی تو ہے شانتی پورن ستا پرورتن تو بالکل یہ ایک چناؤ جو ہے شانتی پورن ستا پرورتن ہے جناب
یہ بک یعنی لوکتنتر کی مجبوط ہے یہ چناب سے لوکتنتر بھی مضبوط ہوتا ہے کہ نیمت چناؤ لوکتنتر کی بنیادی کو مضبوط کرتے ہیں
جی جناب جی یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب تو لوک تنتر کی مضبوطی کے بارے میں کچھ فمانا چاہیں گے جناب آپ
یعنی کہ نت ہ تو نیمت چنابوں نمت چناؤ ہونا چاہیے لوکتنتر کی بنیادی مضبوط کرتے ہیں اور چناؤ سے بڑی چناؤ سے جڑی چنوتیاں بھی ہیں جیسے کہ لیکن چناؤ کے دوران کئی سمسیا بھی دیکھنے کو ملتی ہیں صحی نا
جی جی جی بالکل بالکل بالکل جیسے
جیسے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا نفرت اور آپسی تک ار بڑنا ہاں اور پیسے اور طاقت کا غلط استعمال کرنا یہ تو بہت بڑی وہ ہے نا سمسیااں جتی دھرم یا چھیت کے آدھار پر لوگوں کو بٹ بانٹنا
یہ بالکل آپے سی پائی آئے
چناؤ سوستھ ماحول میں ہونا چاہیے
جی یہ بالکل صحیح فرمایا کچنا شانتی پورن اور سوچھ ماحول بننا چاہیے جنتا کو کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیا کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور ایک جاگروک متدات کی پہچان یہی ہے کہ صحیح ناگرک کو ایک صحی جانکاری حاصل کرنی چاہیے افواہوں پر ایک جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ دے دینا چاہیے
جی
اور لوکتاانترک مولیوں کا سمھان بھی کرنا چاہیے جناب
جی جی بالکل بھائی جان ان کے ووٹ کی ط کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اتہاس گواہ ہے کہ کئی بار بہت کم انتر سے چناؤ کے نتیجے بدل بدلے ہیں یعنی ہر ووٹ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب ہاں بالکل میں نے بھی کئی بار سنا ہے کہ ہم ووٹ ایک ووٹ نہیں دینے جائیں گے تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا ان لوگوں کو کیا پتا کہ ایک ایک ووٹ سے ستا پروررتن ہو جاتی ہے ایک ووٹ سے ویکتی ہار سکتا ہے ایک بورڈ سے ویکتی جیت بھی سکتا ہے تو انہیں یہ تو سمجھنا نہیں چاہیے کہ میرے ایک بٹ سے کیا ہی ہو جائے گا سبھی کو اپنا ووٹ سبھی کو اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے
جی بالکل جیسا کہ آج ہم نے جانا کہ چناؤ صرف ایک ووٹ ڈالنے کی پرکر یا نہیں بلکہ لوک تنتر کی روح ہے
یع کہ ایک جاگروک اور جذمے دار ناگرک بن کر ہی ہم ایک بہتر سماج اور مضبوط ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں
جی جناب بالکل بالکل پر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مضبوت لوکتنتر کی پہچان جاگروک متد سے ہی ہوتی ہے جرا
جی جی بالکل بھائی جان آپ نے بہت درست فرمایا کہ لوکتنتر ہے تو
سب کچھ ہے
جی جی بھائی لوک تنتر ہے ہی جنتا کا تنتر صحی فرمایا نا میں نے ب انسان کو اپنے ووٹ کا بالکل انسان کو اپنے بوٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے صحی پت کو چننا چاہیے ایسے پرتیندھی جس میں کہ سارے گن ہو ایک پرتندھی کے جنتا کا سمان کرے اور جنتا کے دوارا اٹھائی گئی سبھی پری کا سمادان نکالے اور آنے والے جو نکٹ بوش میں کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے تو جنتا کے سامنے پرستت کرے اور جلد سے جلد ان کا نوارن کرے اور کوئی بھی کسی پرکار کی کوئی جنتا سمسیا ہے تو جنتا کے دوارا حل کروانے کی بالکل ضرور ضرور کوشش کرے جناب
جی جی بالکل بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھا فرمایا ہے
تو تو جیسے آپ نے ایک بات سنی ہوگی آپ نے کہ آپ کا ووٹ آپ کی ہی آواز ہے ایسی بہت ساری آپ کو بالکل الفاظ مل جائیں گی تو جناب یہی آج کا جو اس شیشک سے یہی سارا نکلا کہ ہم سبھی کو اپنے جو ہے امولیہ ووٹ کا اپیوگ کرنا چاہیے اور اپنے پرتیندھی کو چننا چاہیے تو جناب آپ سے آج بات کر کر بہت اچھا لگا آپ کے لیے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ
خدابپ